ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام اور کیسی ہیں آپ
میں جی جی اللہ کر اللہ کا شکر گراب بتائیے
جی میں بھی ٹھ ہوں الحمد للہ بس تھوڑا سا پتاہ نہیں کیسے زکام ہو گیا ہے نزلہ وزلہ چھکایا جا رہی ہے سمجھ نہیں آ رہا کیسا ہو گیا ت نہیں اگر م نے
کبھی کبھی ہو جاتا ہے الرجی سی بھی کچھ
ہاں پتا نہیں ابھی میں شام کو سو رہا تھا نا سو کے اٹھات تو بس زکام یہ ہاں
ٹھیک ہے آ ج کی آبدہ گتابٹ ٹھیک ہے
جی الحمد للہ سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے والدہ کی تبعت بھی پہلے سے بہتر ہے ہپ سنا آپ کے گھر پر سب ٹھیک ہے
جی جی سب ٹھیک ہے الحمد للہ
اور کیا کر رہی تھھی آپ
میں ابھی جوہوں مارکیٹ سے آئی تھی
او او تھکریی ہوں گی پھر تو آپ تھوڑی
وہ سامان لینا تھا بس ایسے گھر والور کا تو معلوم نئ سات چلی گئی تھی
کیا سامان لیگی شاپنگ کچھ
نہیں نہیں ایسے گھر کا ہاں
اچھا تو مطلب کوئی مارٹ واٹ ہے یا ایسیے شاپس وغیرہ لوگ
ہاں ہاں یہ مارٹ ہے مطلب ایک
اچھا تو وہیں پہ مل جاتا ہوگا ہاں صحیح ہے ہاں پھر بار الگ الگ شاپس پہ نہیں جانا پڑتا نا یہ صحیح ہو گیا ہے اب
ہمم ارے الگ الگ شاپس جانے میں اب تو بڑی پریشانی ہوتی رہتی ہے اتنی زیادہ یہ ایک جگہ اپنے آپ اٹھا لے لو لے لو اٹھات رہو پھر دیکھ دیکھ کے یاد بھی آتا رہتا ہے کہ یہ لینا ہے یہ لینا ہے اپنے اکارڈنگ لے لو تھوڑا لینا ہے کیا لینا ہے چھوٹا لینا ہے
اور سب ہاں چاہے کسٹمر کے لیے آسانی ہو
ہمم ہمم آسان ہے اور الگ الگ شوپس پر جاؤ بھیڑ رہتی ہے پھر وہاں پر خود بھی تھک جاتے ہیں
ہاں وہی تو پھر وہ وہ جو شاپ کیپر ہوتا ہے ولکساتا بھی تو ہے مارٹس میں
ہمم اور شاپ پہ کیا ہوتا ہے ان سے بولو کہ بھیا یہ چاہیے یہ چاہیے اب وہ کچھ اور نکال کے دے رہا ہے ہاں آپ کچھ اور نکال کے
پھر وہ چڑچڑا ہاں چڑ چڑ لاتا ہے جیسے اس کو پیسے دینے اس خر چیز کلیئرس کو رکھا کس کس کام کے لیے کے لے تو لکھا پھر بھی نہیں
اور پھر وہ اس کی اتنی خوبیاں بتاتےیں گے نہیں نہیں یہ
ہاں نہیں لو نا اگر نہیں لو تو بس ایسے لگے دشمن
ہوں مارٹ میں یہ ہے اپنے آپ ل مت م لو تاری مرتی ہے
ہاں ا کیا گھر رہ ا چ کا مارک اسی ہے
اھ آپ بتائیے آپ کے کریں گی بہت دنوں بعد کال آئی آپ کی
بس اس میں عید وغیرہ میں تھوڑے بزی رہے تھے ادھر ادھر جانا رہ رہتا ستا ہوت یہی سب رہتا ہے تو ٹائم ہی نہیں ملا میں نے کہا چلو اب بہت دن سے بات نہیں خیر خیر یہ پوچھ لیتے تی ہوں آپ کی بھی کال ل آئی میں نے کہا چلو میں ہی کر لیتی ہوں میں یہ سوچتی تھی آپ بھی ات بزی ہوں گی سب انسان رہتا تو یہ اتنی بزی پھر دعوتیں ہوتی ہیں ادھر ادھر جانا رہتا ہے تو سب مصروف ہی رہتے ہیں زیادہ تر اور اس عید میں تو زیادہ کھانا پکانا ہوتا ہے ہاں
یہ کچھ اور کام پھر میں نے کہا چلو وہی چھوڑو پھر آگے کر لیں گے ہمارے پ
ہاں بس یہی ہوتا ہے نا مارکیٹ سے ج تو بہت سارے کام رہ جاتے مارکیٹ میں بھی جا کے کتنا وہ لگ جاتا ہے ٹائم بھیترا وقت لگ جاتا ہے پتا ہی نہیں چلتا کہاں چلا گیا وقت مجھے مارکیٹ جا تو ایک دو کام آک
اور نکل آتے ہیں ہاں پھر یہ ہوتا ہے اور کیا جا ہی رہے ہیں تو اب ایسا تو ہے نہیں کہ بالکل گھر مارکیٹ میں ہی ہے دور
ہاں اب دور ہوتا ہے تو پھر سوچنا پڑتا ہے یہی تو جب ج رہے ہیں تو دیکھ سکھ لیں اور سوچ لیں کیا کام ہے کیا نہیں
ہوتا ہے سوچ جاتی ہیں
ہاں رہ جاتے ہوں گے ہاں بھول جاتے ہیں ای سی امی جاتی ہیں مارکیٹ آ پھر گھر لسٹ بنا کے جائیں گے وہ باقاعدہ رہ یہ تو پولی
اور کبھی کبھی جیسا ہوتا ہے لسٹ چ رہ جاتی ہے گھر پر
محنت سے لگیں گے کام کریں گے پھر کچھ س اگر کچھ یاد آیا پھر وہ اس کو دیکھنے آئیں گی پھر تھوڑا کام کر لیا پھر کھیاد آیا س لیککھ میں آیں گے ایسے کر کے چھوٹے تھھوٹے دیر میں یاد کرتی رہتی ہیں پھر لکھتے رہتی تی ہیں کبھی کبھی کھو جاتی ہےیں پ غصہ کرتی
نہیں بہت کام رہتا دن بھر بس یہ کرتے رہاو کام
اچھ
اور آپ کےاں
کچھ نہیں ابھی بس ممی اور ڈیری مارکیٹ گئے ہیں بہن کچھ کام کر لی اور بھائی تھا بھی پتا نہیں کہاں چلا گیا دوسرے روم میں
اچھا اچھا
جی اور
پڑھائی نہیں تھوڑا لیٹ کھاتے ہیں عشا کی نماز
بن گیا کھانا
ابھی تو مارکیٹ سے آئی ہے مما جی اپ ت انک ا نیںو اا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے آلو کی سبزی ہاں آلو کی سبزی وغیرہ کیا ہمم
ہمارے یہاں تو آج دال بنی ہے اور دال کھانے کا دلی ہے ہم نے تو باہر سے سامان منگوا لیا تھھوٹی سی باتیں سن کے امی کی ٹھیک ہے میں بھی کھالوں گی
ہاں دال کے تو ایسے ہوتا ہے ہم ارے گھر پر بھی دال بن گئی اللہ اب کیا کھائیں اب مما کوے کہ تو مما یاد ہو مما کہیں گی دال کس لیے بنائی ہے میں نے
ہاں یہی ڈائلگ اتنی اور بنائیں گے بھی اتنی ساری کہ پورا وہ بھر گئے تو کیا محللی میں بانٹ لینے اس کا
پھر بولیں گے یہ دال بہت فائدے مند ہے ہاں دال بہت فائدے مند ہے کھانی چاہیے یہ ہاں پھر ہم پھر ہم کہیں گے ما ایسا کرو نا آٹے میں بھوند
ہاں پھر وہ پراٹھا بنتے ہیں ہاں وہ اچھے وہ اچھے لگتے ہیں دال کے پراٹھے
پیاز وغیر
چٹنی ڈال کے اس میں ہاں کھا لو وہ صحیح لگتے ہیں ہ تل کے پھر
دال پتا نہیں کیوں کھائی نہیں جاتی ہے روٹی سے مطلب مجھے اسپون سے تو صحیح لگتی ہے یلو والی دال روٹی سے یہ تو کائی نہیں جاتی
ہوتے تو میں گرم گفم کھا لیتے جاتا ہوں جب بن رہی ہوتی ہے نا بس تبھی لیکن پھر مجھ سے بعد میں اسکون سے بھی نہیں کھائی جاتا تین اور روٹی سبزی تو بس تل مار کے کھانی پڑتی
ہاں ایسے ہوتا ہے پھر ہمارے یہاں بھی دال کا سسٹم پھر باہر سےہی لا دو باہر سے اوتار دو کبھی کبھی ڈر بھی لگ پلہ بات ملے گی سننے کو ہاں صحی بات
لیکن ہر ہر نعمت خانی
ہاں صحی بات ہے
کھاتے لیتے گے تھوڑی بہت
ہاں ا روٹی کسے بھی کھا لیتا ہوں بس اگر دو روٹیا تو کبھی ایک روٹی کھا لی
ہاں یہ ہے ان میں پروٹین ہوتا ہے وہ ہم باہر کا سامان کھاتے ہیں وہ تو ہر نقصان دیتے ہی ہے
ہاں وہ تو ہے ہی لیکن اب چنگ بھی وہی پسند ہے
یہ ہیں کہ آج کل کے بچ ے جو ہے پروٹین کم کھاتے ہیں وہ فاسٹ فوڈ پہ زیادہ ڈپینڈ ہو گیا ا وہ الگ الگ بیماریاں ہونے لگی ہیں بہت زیادہ وہ ہاں بڑے بھی ارے اب تو دیکھو جا کر دیکھو مار کٹ میں اف
ہاں اور لڑکے لڑکےوں بھی پیچھے چھوڑ دیا لڑکوں نے لڑکے کھڑے رہیں گے رہنے کے لیے کھائیں گے اورپ
پوری مارکیٹ کی مارکیٹ جو ہے فاسٹ فوڈ
ہاں اور مطلب اتنے کارڈس ہو گئے اتنے کارڈس ہو گئے پہلے یہاں پہ نہیں تھے ہمارے اس میں سٹی ملی نہ لیکن اب اتنے کارٹس ہو گئے مطلب ہر دو قدم پہ اس کا موموز کا چاؤمین کا شیک کا یوں کا میں نے وہ
ٹک والےا
ہاں تاک پبلک اٹریکٹ ہو کوئی تو کبھی کبھی تو سوچتے ہیے یہی کرلے ہم
صی کہ رہی ہے کام بڑھیا ہے خیر نقصان دیتی ہیں بہت میدا وغیرہ سب ڈائجیسٹ نہیں ہو پاتی ہیں سب چپک جاتی ہیں میں نے تو کہ کے سنے ہیں کہ وہ لوگ کھاتے تھے اور ان کی نا بہت زیادہ طبیعت خراب انفیکشن وغیرہ اور مطلب کئی مہینے ہاسپٹل میں رہ کر آئے وہ لوگ اس کے فاسٹ فوڈ کھاتے تھے کہ چاؤمین کھاتے تھے ڈیلی موموز کھاتے تھے
وہی تو اب اب پتا نہیں اتنا وہ
ہو تو چ
اچھے لگتے ہیں تو دل بھی کرتا ہے بار بار کھانے کا
بیس تو آپ نے تو باہر سے منگایا ہے آج
سارے بھائی بہنوں نے باہر سے منگایا کون کھائے گا
صحیح ہے دال کون کھائے گا مما کی باتیں تو سننی پڑی ہوں گی لیکن
ہاں پہلے تو سنی ہاں ہم نے کہا چلو سنا یہ تھوڑی
صحیح ہے ہاں چلو کبھی کبھی تو صحیح لگتا تو کیا منگایا آپ اپ نے باہر سے
باہر سے چاؤمین وغیرہ ہے اور برگر وغیرہ یہی سب جی
ہاں انشاء اللہ جلدی آؤں گی اور آپ بھی تو آئیے گا گھر آپ تو ائے ہی نہیں آپ نے تو کہا تھا آؤں گی
آؤں گی میی عید پر ارے عید پے تو ٹائم ملتا ہے بس ہم لوگ بھی کہیں نہیں گئے بس میں اپنے دادی کے گھر گئی تھی اور کہی نہیں گئی
اچھا ہاں گیسٹ جتنے آتے ماشاءاللہ موقع ہی نہیں ملتا ہمارے یہاں بھی ایس ہی ہوتا ہے ماشاء اللہ گیسٹ بہت آتے ت ہمارے پڑوس بھی کہتے ہیں بھائی آپ کے ہاتھوں گیا بہت آتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں ماشاء اللہ اور کیا اچھی بات ہے مہمان
ہ کیا ہے مت ہے م تو آپ تو دوائی لے لی ہے آپ کو جو ہے کولڈ زیادہ ہی ہو گیا ہے
ہاں پتہ نہیں ہے اتنا ہلکا سہر آتا ہے کولڈ سے کچھ کرنے کا
ہاں باڈی پوری ویک ویک ہو جاتی ہے باڈی ڈاؤن ہو جاتی ہے صحیح کہہ رہی چلیے کام کرے کھائیے
ہاں آپ بھی تھوڑا سستا لیا مارکیٹ جب میں نے کال کرتی
نہیں کوئی بات نہیں تب کال میں کیا ہو رہا ہے بیٹھی ہوں بات ی تھی وہاں سے اچھا لگاپ نے کال کری
ہاں میں نے چلو خیر ہی پوچھ لیتے ہیں کال کر کے
چلیے ٹھیک ہے ٹھیک اللہ حافظ